السلام علیکم ہاں
وعلیکم السلام
کیسے ہیں
بس سب خیریت ہے
ماشاء اللہ
اللہ کی رحمت ہے آپ فرمائیے امی ابو سب
جی جی سب الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے جی جی اچا الحمد للہ اللہ کا شکر ہے
جی اور فرمائیے
پ د
بس کچھ نہیں ابھی کیا کہتے ہیں بس ہم موبائل ہی دیکھ رہے تھے تمہارے والد صاحب کہنے لگے کہ بس موبائل میں وقت ضائع کرتے ہو یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا جا کہتے ہیں والد صاحب کے پاس بیٹھے ہیں بات کریں اور کیا کہتے ہیں بس موبائل میں وقت ضائع ہو رہا ہے تو میں اپنے والد صاحب کو یہ کہہ رہی تھی کہ م ہے ابو جان یہ کیا کہتے ہیں موبائل جو ہے جتنا نقصان ہر ایک چیز کے ہوتے ہیں جتنا یہ ہمیں پر اتنا نقصان اور اسے ایسے آپ جب میں آپ سے دور ہوتی ہوں تو میں آپ سے باتیں کر لیتی ہوں روز مجھے پتا رہتا ہے کہ آپ کس کیسی طبیعت ہے تو اسی کے وجہ سے
جی جی جی بال
یہ ایک زندگی کو بہتر بھی تو بناتا ہے تومارے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے تم اتنا بڑا کر لیا ہم نے تو کبھی کیا کہتے موبل یوز کرے ہم نے تو ان ایک بہتر زندگی دی تب موبائل بھی نہیں ہ یہ نہیں تھا تو تھوڑا سا انہیں بھی لگا وہی جہاں پہ ہمارے ساتھ م ہمیں گفتگو کرنی چاہیے وہاں پہ ہی موبائل کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہیں
جی آپ کو کیا لگتا ہے موبائل جو ہے کیا کہتے ہیں
ہمارے ساتھ ایسا ہے ہمارے نظریے تو ہماری امی
جی
کام پہ چلے جاتے ہیں جب آات کو آتے ہیں تو کا فون میں ادھر ادھر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کا کچھ رہتا نہیں گیا ہے یا کچھ بھی ہے اپنا دیکھ لی ہماری میں بہت غصہ کرتی ہیں
ا میں فون چلا رہی تھی تو اب میرے ابو جو ہے بہت ناراض ہو گئے ا کہنے لگ گے کہ مط مطلب یہ نہیں ہے اپنے والد صاحب سے تھوڑی سی بات چیت گفتگو ہو اپنا موبائل میں مشروف ہو جاتی ہے اور موبائل میں مش جو ز ن ت میں میں انہیں سجھانے لگی میں میں نے کا پاپا پا کیا کہتے ہیں یہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کام کی بھی چیز ہے اور آپ ایسے کیا کہتے تو ہی نہیں رہ سکتے ہماری
بےشر بشر آپ اس کا تو کے بہت ہی فائدے ہیں
جی بٹ ہمارے والد صاحب نے ہمیں اتنے بڑے ہو گئے ہمیں اچھی ت مل رہ ہے اور کیا کہتے ہیں ہمیں اچھے سے کیا کہتے ہیں پرورش کی ہے تو ہم بھی کیا کہتے ہیں تھوڑا اپنے بچوں پہ بھی وہی ان کی کیا کہتے ہیں دیکھیے تمل جو ہوتی ہے نا وہ ک کتابوں سے ہی تو نہیں ملتی تعمل تو عمر کے تجربوں سے بھی ملتی ہے تو جو ہمارے والد صاحب نے ہمیں ملتی ہے ہم سوچتے ہیں اپنے بچوں کو وہی تع مل دی جائے باقی اسکول سے تعمل مل رہی ہے ہمارے عمر کے تجربے بھی تو انہیں تعمل رہے سکتے ہیں جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ماشاء اللہ کیا خوب بولا ہے آپ نے
جی جی
ہاں جی
ہمارے یہاں بھی تھوڑا سا فون کو لے کے ہوتا ہے موبائل فون کو لے کے
جی جی
امی ہیں اور ہماری امی جان ہم تو بہت غصہ کرتے ہیں
اچھا
فن چلا رہے ہو ہم سے بھی کبھی باتیں بات گت کو کچھ ہسی مذاق کر لیا کریں اب ہم نے پھر ابھی حال ہی میں ہماری امی جان کو جانا تھا ذرا ہمارے یہاں ماموں جان کے یہاں پہ تو بڑی پریشان تھی کہ کیسے جاؤں
جی
گرمی ہو رہی ہے
اکے
س ہم نے ہممیول سمجھایا کہ دیکھو ہمارے فون کا یہ فائدہ ہے ایک ہم نے سمپل فائدہ بتا ماری امی ل ہیں م سکھایا بھی اور تھوڑا ان کو سمجھایا بھی
جی اور دیکھیے موبائل ہم اپنے پاس ویکل منگا سکتے ہیں ہے نا اور اس میں آرام سے ہم جا سکتے ہیں اور موبائل میں ہی بیٹھے بیٹھے ہم کچھ بھی شاپنگ کر سکتے ہیں ہم موبائل سے بہت سارے کام کرتے ہیں اور بات کہ ہمیں ایسا لگتا پتا نہیں ہے کہ موبائل کا جو ہے استعمال کرنا غلط ہے بٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا ا بچوں کے لیے ہے ن
بچوں کے لیے تو خیر ہے ہی نقصان کیہ بچے آج کل کھا پینا نہیں کاتے
ہ ارے مشروف ہو جاتا ہیں آج کل میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل دیکھ کر تو کھانا کھاتے ت بسمیلہ کر رہے ہو ہیں اور موبائل چل رہا ہوتا ہے تو وہی ہے نا تھوڑے اتنے مشور مصروف ہو جاتے ہیں اور اج کل میں نے دیکھا ہے مدر بھی مشروط تو ہو جاتی ہیں اور جو ہے ایک کہ ہے وہ گفتگو کر رہی تھی موبائل میں اور سوکس پہنایا ن ٹوس پہنا دی ہے
ارے اللہ خیر گ ہے جسے اتنا بھی مصروف نہیں ہونا چاہیے فون میں
جتنا آپ کے پ ضرورت ضروری کے حساب سے اور اپنا کیا کہتے ہیں جی استعمال کرنا چاہیے
جی جی جتنا فائدہ ہو سکے اتنا فائدہ اٹھا لیجیے ج جہان بات چے تو اس کو دیجے کہ اگر نفہ ہونے لگا تو پھر
اور باقی تو کیا کہتے ہیں باقی تو ہم بھی اب رنے والے صاحب کی صلاحیت مانتے ہیں
بےشک بےشک وہ بھی بہت ضروری ہے
جی
جی اب دیکھیے نا ہماری امی کو ہم نے آن لائن کام کرنا سکھا دیا ہے
ج جی
تو اب وہ اپنا ماما گیا ماما گ جاتے ہیں نا وہ تو وہاں سے جب بھی آ ہیں یا جاتی ہیں تو اس دن سے اپنا وہ اپنا کیب کر لیتی ہیں فون سے ہی اور اپنا چلی جاتی ہیں اور بیچ بیچ میں رات کال کرتے رہ یہ کہ یہاں پر ہوں ابھی یہاں پر ہیں ہم
ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے آپ کو تعمل دی انہوں نے آپ کی پرورش کی تو آپ بھی انہیں تعمل ایک عمر سے تھوڑی نا سکھائے جاتی تعمل کا مطلب تو سمجھانا ہے سیکھ سنا ہے سکھانا ہے ٹھیک ہے ایک تعمل یہ جو ہمیں کہتے ہیں جل ہات کے اندھیرے سے کے نکال کر علم کی روشنی میں لے جاتے ہیں
دیکھیے اب ہماری امی خود کر لیتی ہیں سارے کام اور اوپر سے ابھی دیکھیے اب پہلے فون وغیرہ نہیں تو بچارے ایسے جاتے تھے سائیکلوں سے یا پیدل نکل جاتے تھے کئی کئی دنوں بعد پہچتے تھے اپنے رشتے داروں کے یہاں پہ کہ بس فون اٹھانا ہے اور دو منٹ میں
جی بس تھوڑا بچوں کے لیے صحی ہے استعمال کرنا موبائل
ن کرنا کوسے
جی اور پھر بچے بہت مشروق ہو جاتے ہیں پھر اتنی محبت ہو جائے اور اگر انہیں موبائل سے مطلب وہ جو ہے موبائل استعمال نہیں کرنے کے یہ دیتے تو پھر تو کیا کہتے تباہی ہو جاتی ہے
گھر سر تو اٹا لے
اور چاہی بس میں نے تو اپنے بچوں کو یہی تعمل دے رکھی ہے کہ جیسے موبائل استعمال نہیں کرنا ہے با کہ آپ کے ساتھ میں وقت میں بھی اب وقت ضائع نہیں کروں گی ادھر ادھر جو بھی وقت ہوگا میں آپ کے ساتھ کھلوں گی
بے شب بے شب بے
کے ساتھ کھیلتی ہوں میں ان یہی تعمل دیتی ہوں کہ موبائل کا استعمال جب ضرورت ہو جبھی کرنا
ابھی سے یہ پابندی آپ نے لگائی بہت اچھا لگا میرا دل بہت خوش ہوا ہے کہ آپ نے ابھی سے اچھے تالمیل دے رہے ہو بچوں کو
جی بس یہی ہے کہ کیا کہتے ہیں اللہ کررے اپنا رحمت فرمائے سب پہ سب اس کو کیا کہتے ہیں اچھی تعمیر ملے سب اپنے بچوں کو اچھے ت مل رہے ہیں
آاں فرمائیے آپ کو کیا کہتے ہیں آپ بھی موبائل کا استعمال کتنا کرتے ہیں
جی میم میں بتاؤں آپ کو ہمارا تو سمجھ لیجیے بس فائدے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے
جی کیونکہ موبائل سے کام بہت ہوتا ہیں سارے کیا کہتے ہیں بزنس چلتا ہیں اب ہم بھی کیا کہتے ہیں جی ٹیچر ہیں تو ہمیں بھی کیا کہتے ہیں بچوں کا تھوڑا ہوم ورک وغیرہ سب کچھ موبائل پہ ہی بھیجنا پڑتا ہے ڈائریز ہوتی ہے تو اس کا استعمال ہمیں بھی بہت کرنا ہو لیکن ہم استعمال نہ صرف کام کے لیے کرتے ہیں
ہمارا تو یہ ہے ہمارا تھوڑا سا شاپ ہے تو شاپ پہ ہم کپڑا وپڑا کا ہے کام ہمارا تو ہم لوگ سب کسٹمروں کو تو ایک ساتھ چیز نہیں دے سکتے تو ہم اسٹیٹس لگا دیتے ہیں وہ اسٹیٹس سبھی دیکھ لیتے ہیں سبھی کسٹمر جن جو بھی چیز پروڈکٹی ہوتا ہے وہ اپنا بول دیتے ہیں کہ ہاں بھ یہ چیز سیڈ کر دو ہماری
جی بہت اچھی بات ہے بہت خوب ہے بٹ یہی ہے کی کیا گ اد دیک آپ دیکھیے جو ہے موبائل جو ہے بس میرا تو ماننا یہ ہے کہ ہم نے کام کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے اور ہم استعمال کام کے لیے کریں تو زیادہ بڑھیا ہے اور جہاں بھی ہمیں وقت ملے کام سے وہاں پہ اپنے والد صاحب سے بات کریں آ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کھیلیں ان سے بات کریں موبائل میں وقت ضائعانہ
دھو ابھی آج کل کا ٹائم ایسا ہے ویسے بھی ہم لوگ گھر والوں کو ٹائم دے نہیں پاتے زیادہ تو تھوڑا سا ٹائم ملتے ہی فون چھوڑ کے ا گھر اس میں ک پوف ہو جائے گی پیار محبت اور بڑھ جائے گا
نہیں ویسے کیا کہتے ہیں آپ سے ککتگو کر کے بہت زیادہ اچھا لگا آپ کو کیا کہتے ہیں اللہ موضوع فرمائے اور آپ پھر رحمت پر بائے اور کیا کہتے ہیں باقی جو ہے ہم بھی کیا کہتے ہیں تھوڑا بسم اللہ کر اور آپ بھی کیا کہتے ہیں اپنا خیریت سے رہیے آپ آب کو امی کو بھی ہماری طرف سے سلام نا اور اب ہم ہم سے جو چھوٹے ہیں جو آپ کے گھر میں چھوٹا انہیں ہماری طرف سے محبت د نا
بالکل بالکل جی جی ٹھیک ہے اللہ حافظ